ہلو
وعلیکم السلام
ہلو
ہلو وعلیکم السلامسلام
السلام علیکم
ہ آؤ سب بتائیے سب کیسے ہے سب گھر میں سب کی خریت ہے آپ کا بھی
ہاں سب ٹھیک ہے اپنا بتے
اور میرا بھی سب کرپر ہے بس اللہ کا دعا ہے کرپا ہے چل رہا ہے اور آپ کا کام دھندا کیسے چل رہی ہے
ٹھیک ہی ٹھاک ہے ابھی ویسا تو چل رہی ہے لیکن بس جو بھی ہے اچھھی ہی ہے
ہوں ار اللہ انسان کی کرپا رہے گالہ اللہ کرپا رہے گا تب پٹھیک ہی چلے گا بس کسی کو بگاڑنا نہیں ہے انسانیت سے صحیح چلنا ہے سب ٹھیک چلے گا آج بت دھان لوگ پا رہا ہے آپ کا گھر دھان پانی ان بر سے
ا تر تو بارش کا سنکٹ ہے ابھی نہیں ہو پا رہا ہے دام
اچھا اچھا تہ پچھ ہو نہ مئ مکئی ہو گھر
صرف مکئی یہ سب ہوا ہے اورربی فصل سب
ہ اچھا اچھا اور سب آپ کے گھر میں ابو جان امی جان یہ سب کیسے ہیں ارمان بھائی
سب سب ٹھیک ٹھاک ہیں
ہ پہچان د ن ہم پری بول رہے ہیں
ہاں ہاں رام پرسان
رہ ایسا اپ کا گھر کے بغل میں
کو ہیں طاہر میاں طاہل میاں جانتے ہیں ان کا ان کا دو وہ لڑکے ہیں ان کو خاتون نکاح اکا کرنا ہے تو کاس صحی چیز ہے
آواز میں تھوڑا کلیئر نہیں ہو پا رہا
آپ کے بغ میں جو طاہر چانے ہیں طاہر
ہاں ہاں ہاں
ان کو دوگو لڑکا ہے تو ان کو کرو نکاح اکا کرنا ہے
اچھا
تو وہی سوچ رہے تھے آپ سے بات کرتے ہیں کیا صحیح نکاح کرنا ہے ان کو
ہاں نکاح کر سکتے ہ اچھا رہے گا اس سب
ہ اچھا پریوار ان لوگ ہیں نا
ہاں
ہم لوگ بھی کوئی بو رہا تھا ان کے یہاں ہے تو ہم سوچے آپ کا نمبر ہے موبائل میں آپو کال کرے آپ سے پوچھتے ہیں کیسا ہم لوگ پریوار ہے کا ہے نہیں ہے
ہاں
ٹھیک ہے ہم لوگ نا
ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے
ان لوگ کے جگہ جمین کھیتی بای تو ہوتا ہوگا
ہاں ہوتا ہے پا
ہوں ہ دکان بھی کا تو ہے نا
ہوں دکان بھی ہے
دکان میں کون رہتے ہیں ان کا ابو رہ وہ اپنے سے رہتے ہیں کہ ان کا بچپن رہتا
اببر رہیں گے بچے لگ تو پڑھتے ہیں نا
وہ پڑھائی میں سب لگل ہے نا ہم کو بھی پتا چل سب تیاری برگت کرتا ہے کامیا اب رہا ہے ہم
ہ اب بھی رہتے ہیں
اور آپ کا ان نظام کے حال چال
اور سب ٹھیک ہی ٹھاک ہے اس کا
ہمرے یہاں بھی کار ہوولے آج کل رات آئے ہو رہے تھ ماموں
ہاں
ڑ دکےیں تو سمکھھی دکھی ہے کچھ بنواتے ہیں کھانے وے کے لیے مٹن وٹن وغیرہ بریانی وغیرہ بریانی تو مموں کے بریی سبریت ہے کہ کیا یہ بنواتے ہیں دان آ تو کہتے ٹھیک ہے ہے روکتے ہیں بریانی کھائے میں بہت تیز ہو
ہاں ت ہاں
ہ وں اور کا آپتا اھر کے بایش سے بہت دقت ہے پانی وانی کے دھان تو ہم لوگ کر دیے ہیں بان دیکیک وہ بھی نہیں ہو رہا ہے کوئی کوئی تو چپک اھی کا بولتے ہیں بورنگ سے پٹ پٹلا کے کر رہا ہے جس کا سویدھا ہے نہر ہال میں بھی پانی نہیں ن ہے آدمی
ابھی نہر میں پانی کہیں نہیں ہے بہت دقت ہے وہ بارشھی پانی کا بھی
ہوں ہوں ہ
صرفا ہے بیچ کے لیے پانی ہی گر رہا ہے دھان
ہوں ہ دھان کے لیے پانی نہیں گر پا رہا ہے
ہوں
کہ بولے ہم لوگ بھی کسانی سے سب جڑل ہے کسانانی سے نربھر ہم لوگ ہیں یہ سمیا ہے ہم لوگ اتنا کوئی ہائی فائی بزنس وغیرہ نہیں ہے جان رہے ہیں ہ تب کا د گھومنے کے لیے کہ نا میلا لگا ہو ہوا ہے ڈال سےگ میں دلی لین اب اپناپ اب بھی اپنا آبو کے امک کے لے لتے ہم بھی اپنا ابو امک سب ل ک ل گ گاڑی وڑی بک کریں گے چلتے ادھر صاف بات ہےدھر سے ہم لوگ ادھر سے آپ لوگ آتے ہیں ادھر سے ہم لوگ بھی ملنے بھی بہت دن ہو گیا ہے نا
ہاں مل تو بہت دن ہو گیا
ملاقات بھی ہو جاتی ہو جاتی اور بوجن بھی کر دیتے ہے آج ک بوکوار میں ہم کو بھی ان سے ملنا ہے بات کرتے ہیں کہیں بھی ہے کاپ آواز آواز آ رہی ہے
نہیں میرا مین روڈ پر گھر ہے نا تو یہ چلتے
ہاں گائے گ
تو وہ گاڑی کے باز جا رہی
اور ادھر ان جائیے گا گبر سے بات کیجے گا تھوڑا سا بات کےے بلیے سے فون آیا تھا اور ان کا بھی ہے س نکح کے لیے بات کر رہے تھ کیسے ہیں کتنا انا تو بولیے گ نا
ہوں
تب نماز آ چلے آج صبح یہ کہ نہیں
نہیں ابھی تو نہیں ہوا ہے
ا تب انسان محرلم کیسا رہا ہے ادھرا
اورم ٹھ ٹھاک رہا بہت اچھا رہا ادھر
ز نے
ہ ایک دم خوشی کا ماحول رہا
اسسی کو مح ب کہیں کوئی دقت
کوئی دقت نہیں ہوا
ج سگا تھا نکلا تھا
پورا ہاں پورا نکلا ہوا تھا
ہوں ہ ہمارے یہاں بھی لگا نکل تھا بہت دھوم دھام سے سااا لو سب ہائی فائی- ہو گیا نا یہ سب کیا بولتے ایک لاکھ کے خالی سور نے منگایا تھا-
ہاں تو- تو ہے ابھی ابب بازار ہو گیا یہی سب کرنا
ہاں- ہاں
اب- اب یہاں سڈے کے پیچھے بہت اب-
ہم لوگھ س لکن لوگ جان نیا -نیا لکن لوگ ہے سب یہ لام تو ایسے مزہ آتی ہے کرو
کیا کیجیے گا سب کا ہ س اپنا- سر سوچ
ابھی ہم لوگ بھی سے ہونے والا ہے ماجد سے کوئی طریقہ
اچھا- اچھا
دو چار دس کو ہے نام رسدان دیکھے کون بنتا ہے- پہلے کے جو تھے س ب تھی ان کو تو نہیں لگتا ہے آپ بنیں گے ب چ ن ہی اچھا ویوہار ہے ان کا
اچھا
چھنا پول گیا ہے نا
ہاں- ہاں
یہ کام جو ہے نیا چناؤ ہوگا سیکری کے اس کے بعدے- آ بولتے ہیں کہ چتھی ہم لوگ کی مسجد میں- پلسٹر ولسر والا تھوڑا جہیں تیں ہو گیا پلسٹر وغیرہ کروان نہ کر سو
اچھا
سب پ پچارا والا کام-
ہوں
تو چناؤ وسا تو چندا وندا ہوگا کریں گا ایسے بھی کچھ ہے پیسہ- پلس میں یہاں جو حافظ جی ہیں ان کو بھیھی ابھی کچھ دن سے کچھ نہیں ملا ہے خالی کھانا پہ زندہ ہے سب وہ بار- بار کھلاتے ہیں ن تیس پینتیرس اوور ن ہ م مدسبا میں ہوں آپ کا ملدسا میں ہے کہ نا بچن-
ہاں ہے ہ مردس میں ہے ب چلو
ہاں-
مدروخبہ چلتا ہے نا
ہاں چلتا ہے, ہاں چلتا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے بھی اچھا ہی-
حافظ جی کہاں کے ہیں لوگ گاوں کے ہیں کہ کہیں باہر کے ہیں
باہر کے ہیں
وہاں کہ ہاں-
ہوں-
او آپھر جو من باہر کے ہے نا
ہاں-
اللہ حافظ
پھر جی رہنے والے یہ اھی طرف کا ہے دیو گھر طرف کا ہے
او ہو اچھ اتنا دوسرے نا چلیے ٹھیک ہے لیکن اچھا ویوہار ہے نا-
بہت اچھا ویوہار ہے ان کا ایک دمریم سے بات- تو اس ان کا س- ا ان کا کچھ چیز میں ایسا ہوتا ہے نا گھمنڈ چیز کا اھی پہچان وہ ایک دم ہے ہے نہیں
انسا ان شاء اللہ کے پس ایسا ہی انسان ہونا چاہیے
ہاں
پاس گمن ہو جائے گا جب سے کہاں رہا ہے فری جناا
کیاچ میں
ہم لوگ بھی آاے پھر جی ٹھیک ہے لیکن سوچ آؤ آپ پھر جی رکھیں گے بچپن بڑھ رہا ہے پڑھاننے میں بھی دقت ہوتا ہے نا
ہاں دقت ہاں بچہ بڑھے گا تو ہاں دقت تو ہوگا نا
ہوں ہوں ہوں جن سنکھیا بھی زیادہ ہوتے جا رہا ہے نا
ہوں
جن سنکھیا کے حساب سے اتقلین ہوگا وہ کہاں کیجیے گا سب کمائی کھا لگ ہم میرے گاؤں میں تو سب مڈل کلاس بھی لوگ ہیں ہ فائی بھی ل ہے کو کوئی لوگ اچھا اچھا انسان ہے اچھا سہیوگ کر دیتے ہیں تو مسجد مداسا چلتا ہے
سب چلتا ہے اللہ کا دین سے ہی
اللہ کے پا ان لوگ اللہ ان کو بڑ کر دے رہی ہے کر دیتا ہے انسانی کتنا کتنے کا پاسے اب اب بھی نہیں کرتے اس کے بعد ہو اللہ اس آدمی کی برک کت دے رہی ہے کل چھین بھی سکتی ہے
ہاں چھین بھی سکتی ہے
تھوڑی بڑا کتا اللہ دے رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ کچھ ہے لو
ہاں
تب ادھر گھومنے آئی نا ہے میرے گھر تب آئیے بریانی کب آاب بناتے ہیں تو رہ گا پات
تھوڑا ابھی ٹائم تو نہیں ہے لیکن آئیں گے نکال کر
ہاں ہاں ہاں وہی کرے تھ آ سب ٹھ ہے ہے نا سب کا خریت ہے نا
تو ہاں سب ٹھیک ہی ہیں اور ابائی سب ٹھیک ہیں
ہاں سب صحی تھی سب بھی سب بھائی باہار جان کے بھی بھی آج کل طبیعت خراب ہو گیا تھا
اچھا
تو تو ان کو دیکھا وکھا کر لائیں تو ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں بھی آ کی جگہ ہم لوگ بیماری سے پریشان ہے ان کا بھی ہےت
جا
ابھی تو بھائی جان کے بھی نکاح کرنا ہے ان کے لیے بھی کچھ
خ پ ہاں سب ٹھیک ہے ہیں
آپ کا گاؤں ہے میرا
کے جی
کو معلوم ہے کہ ن آ گاؤ سے پانچ چھ کلو میٹر پہ اموک گھر ہے پالٹی خال کا خالا خال ال الگ م الگ ہو ہے
وہتی ا ہگ انلتی شل آپ کے یہاں آئیں گے منا جا کر ہیں
کل ول کل نہیںی یہ
ہ آ کال کر کرال کی ج خالا کل تین میں ٹائم نکالے کیجے
ہاں نکالیں گے ایکچولی کیا ے تھوڑا بزی ہو جاتے ہیں تھوڑا اکیلے ہیں نا تو
ہوں ہ سم رہ سم رہ مم سم رہ ہ
وہی تھوڑا بہت یاد کر لول کیی
ہاں ہاں بالکل یاد کریں
ہ اور سسرامت ہے نا سب کے
سب چیز سب کا سلامت
ہمرو گاؤں س س بس اس لوگ بک کر رہا ہے سمجے نا اپنا سب کے وہاں ہ سب پلان بنا رہا ہے ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں آپ سے نا